جی ولیکم السلام جی ماشاء اللہ کیسی ہو
ماشاء میں ٹھیک ہوں بلکول اللہ کا شکر ہے
جی ماشاء اللہ میرے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور میری یہاں پہ کیا ہے آج جو نہ موسم صبح سے ہی خراب ہے تو نہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور نا چاروں طرف نہ ہریالی بھی دکھائی دے رہی ہے تو بہت بہت ہی زیادہ س سکون مل رہا ہے موسم کو دیکھ کر
جی بالکل موسم اچھا ہو رہا ہے میں میرا یہ خیال تھا کہ چلتے ہیں ہم تھوڑا سا سفر پہ چلتی ہیں تھوڑا ہماری زندگی کو بھی سکون ملے گا اور ہم روزمرہ کی زندگی سے تھوڑا گھوم پھرے آئیں گے تو تھوڑا دماغ بھی ہو جائے گا ہماری مینٹیلٹی بھی صحیح ہو جائے گی تو سوچ رہے تھے کہ ہم کہیں گھومنے کیوں نہ چلا
جی جی ماشاء اللہ آپ نے نا بالکل صحیح سوچا آپ نے نہ میرے دل کی بات چھو لی اور میں بھی نا یہی سوچ ہی رہی تھی کیوں نہا کہیں گھومنے چلے جائیں ہم اچھا ہوا آپ نے میرے دل کی بات چھولی چلتے ہیں نا کہیں گھومنے کے لیے اچھا بھی لگے گا اور ویسے بھی نہ تو ٹنڈا موسم ختم ہو گیا ہے ماشاء اللہ تو گھومنے پھرنے کا مزہ ہی کچھ لگ آئے گا ہمیں تو
جی ایسی جگہ چلتے ہے نا کہیں پہ کے وہا پے نہ جھاڑنے چل رہے ہو وہا ندیاں ہو پانی کی انشاء اللہ واٹر فال وغیرہ دیکھتے ہیں نا تو بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل مجھے بھی نا جھرنے وہاں کہ نئی نئی بادیاں جھرنے میں جھرنے دیکھنا تو مجھے بے حد ہی زیادہ پسند ہے ہونا وہاں کے نظارے دیکھ کرنا کتنا سکون ملتا ہے تو کہاں کون سی جگہ پہ جاؤ گی آپ مجھے بتا سکتی ہو
بالکل ہمارے نا گھر کے پاس تھوڑی دور ہی نا واٹر فال ہے اور پریٹک استل ہے گھومنے کا وہیں چلیں گے انساء اللہ کیوکی نہ ایسے بچوں کو بھی ساتھ لے چلیں گے امی ابو ممی پپو سب کو ساتھ لے چلیں گے نہ ویمن وغیرہ بھی بول رہے تھے تو اچھا لگے گا اور بچوں کو بھی ساتھ میں جائیں گے تو ان کے ساتھ وقت گزارنے میں اچھا لگے گا ان شاء اللہ سب ساتھ میں چلیں گے
جی جی ماشاء اللہ بالکل ساتھ میں جانے کا نا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے
بالکل بالکل بالکل آپ نے صحی فرمایا ہے ساتھ میں جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور تو کچھ بچوں کو نا نئے مزاج وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہے نئے طور طریقے سیکھنے کو ملتے ہیں انشاء اللہ سب کے ساتھ میں جاتے ہے تو اور گفتگو کرتے ہوۓ ہسی مذاق کرتے ہوئے اور وقت کا پتا ہی نہیں پڑتا نا کہ کب سفر نکل گیا ان شاء اللہ ساتھ میں مزے ہی کچھ اور ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ ایسے نا آپ جاؤ گی تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ جانے سے پہلے نا کچھ شاپنگ وغیرہ کر لیتے کتنی دور ہے وہ آپ کے گھر سے کتنی کلو میٹر ہے
جی کچھ نہیں بس تھوڑی دور ہے دو گھنٹے کا سفر ہے تو چلیں گے تھوڑا اور جی اور بول رہے تھے نا ہم کہ مطلب موسم بدل رہا ہے نا موسم اپنا مزاج دکھا رہا ہے نا تو اس کے حساب سے بھی تھوڑے لباس وغیرہ بھی رکھ لیں گے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں نا تو ان کے لیے تو سار اپنے اپنی وہ ویوستھائیں کر کے چلنا پڑتا ہے ماشاء اللہ
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا نا چوٹے چھوٹے بچوں کے تو تم پ تا ہے کہیں ٹوائلٹ وغیرہ کر لیتے ہیں راستے میں تو ان کے لیے تو کم سے کم راستے دو گھنٹے کے راستے کے لیے بھی تین چار جوڑی کپڑے چاہیے بچے
جی بالکل بالکل آپ نے سحی فرمایا ہے اور نہ بچوں کے کھانے پینے کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے کیکہ ان کو باری باری بھوک لگتی ہے نا تو ان کا کھانے پے پینے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو میں سوچ رہی تھی نا کچھ اسنیکس وغیرہ بھی ڈال کے لے چلتی ہے تھوڑا بہت اور کچھ کھانے کو بھی پکا کے لے چلتی ہوں جس سے بچہ نا سفر میں کھائی لیں گے نا تو ان کا جسم بھی پریشان نہیں ہوگا اور بچوں کو تو زیادہ بوک لگتی ہے سفر میں
جی جی ماشاء اللہ بچے کے سفر میں اتنا کھاتے ہیں کہ پریشان کر لیتے ہیں بڑے لوگوں کو امی جان یے دلوادو ابو جان یے دلوادو دادی جان سبھی کو نا پریشان کر لیتے ہیں بچے اتنا کھاتے ہیں سفر میں من ہی نہیں بھرتا
بالکل اور ویسے بھی نہا انسان روزمرہ کی زندگی سے گھر میں پڑے پڑھے دفتر سے وغیرہ وغیرہ سب سے بور پریشان ہو جاتے نا تو انسان کے لیے سفر ضروری ہے جس سے نس انسان نا تندرست فھرتیلا اور ہلکا محسوس کرتا ہے گھومنے پھرنے سے تھوڑا سا گھر کی مسلوں کو ایک سائڈ میں رکھ کے تھوڑا سا نا انسان کو اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہے وقت نکالنا چاہیے ہونا ویسے بھی نا گھر میں ہر طرح کی ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے نا تو تھوڑا ان کا مائنڈ بھی فریش ہو جاتا ہے کہیں گھومنے پھرنے جاتی ہیں تو ورنہ کسی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ گھومنے پھرنے چلے جائیں اور گھر میں ٹینسن وغیرہ اتنی ہو جاتی ہیں کہ کہیں جانے کا من ہی نہیں کرتا ہے
جی بالکل مینٹلٹی بھی نا ہماری تھوڑی صحیح رہتی ہے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا اب گھر میں پڑھے پڑھے اور پھر بچوں کو بھی انتظار رہتا ہے نا کہ ہماری چھٹی آئیں گی ہم بھی سفر پہ جائیں گے ایسے ایسا موسم دیکھیں گے ایسا گھومیں گے ایسا پھریں گے آپس میں نا گفتگو کرتی ہے تو بچوں کا بھی دل کرتا ہے گھومنے کا پھر نظارہ ہے مزے کچھ خاص ہوتے ہیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل اور نا چلیں گے پھر ایسا کریں گے کہ پہلے نا کہیں شاپنگ کر لاتے ہیں جانے سے پہلے کیونکہ بچے نا پریشان کر لیتے ہیں سفر میں ہر چیز کے لیے کپڑوں سے کھانے پینے سے تو نہ میں توب تک جاتی ہوں تو میں سوچ رہی تھی یہ پہلے کچھ کپڑے خرید لیتے بچوں کے لیے تو زیادہ بہتر رہتا ہمارے لیے
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے بالکل چلیں گے ایک دن ہی اور بازار سے خریدداری بھی کر لائیں گے کچھ اچھے سے بچوں کا بھی ضرورت کا سامان لے آئیں گے تو ضروری والا ہے انشاء اللہ اور پیسے بھینا بچوں کو نہا راستے میں ننحال بھی لے چلیں گے کیونکہ ننحال بھی پڑتا ہے بچوں کا راستے میں انساء اللہ اس سے یہ ہو جاتا ہے نا بچوں کو یاد رہتا ہے ہم ننیاال گئے تھ ہیں ہم سفر پہ گئے تھے ہم نے یہ دیکھا تھا وہ دیکھا تو بچوں کے لیے بھی نا ایک بہت زیادہ اچھی یادیں بن جاتی ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل لے چلیں گے نا بچوں کو نہ نہال ان کو بھی تو اپنی ننحال کی یادیں رہی گی کہ ہماری امی جان ہمیں ننحال لے گئی تھی ہم اپنے ننحال گئے تھے لے چلیں گے ہمیں ا بھیھی ہوا گ آپ کے بچوں کی ننحال مجھے بھی اچھا لگے گا
جی بالکل تو بچے سوچ رہ میں سوچ رہی تھی نا بچے تو اتنا خوش ہیں سفر کے لیے حد سے زیادہ اور سفر کی جب سے گھر میں ذکر ہوا ہے نا انشاء اللہ اس دن سے بچے بہت ہی زیادہ اپنے اپنے کاموں میں بھی مس مصروف ہے اور مطلب کہ اپنی اپنی اتنی خوشی جایا کر رہے ہیں ہنس سے زیادہ ہے نا اور کیا ہے نا انسان نا بہت زیادہ اندر سے ترو تجہ ہو جاتا ہے ہاں جب وہ گھوم پھر کے آجاتا ہے سفر سے تو اس میں نا جوش جنون آیا جاتا ہے کام کرنے کا
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ
جی بالکل ہے نا اور انسان نا کیا کہتے ہیں حالانکہ اس سفر کے دوران نا انسان جمہ داری کا دامن تھامے رکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ نا آج کل نہ سفر کے بعد بھی ہم کہیں نا کہی کہی جاتے ہیں نا ٹرین وغیرہ میں دقتیں بھی ہو جاتی ہیں
ہیلو
ہلو آواز آرہی ہےآپ کو
ہاں تو چلیں گی نا وہاں پہ پھر اور نا ایک کام کریں گےیا پھر آپ گاڑی سے جاؤ گی یا فر خود کی گاڑی سے جاؤں گی یا فر بس وغیرہ سے جاؤ گی کیونکہ سفر بچانے کےدو گھنٹے سٹےکا ٹائم لگے گا تو نا بچوں کے ساتھ میں نا ہاں بس وغیرہ سے تو نہیں جا سکتے خود کی گاڑی سے جانا ہوگا
جی بالکل بالکل ٹرین سے چلیں گے انشاء اللہ ضرور
جی جی ہاں نہیں ٹرین سے نہیں جائیں گے دو گھنٹے کا ہی تو سفر ہے نا خود کی گاڑی سے چلیں گے ہاں ہا ہاں ہاں ہا کر لیں گے اتنا ہی نا اتنا ہی خرچہ ٹرین سے آئیگا نئی گاڑی سے آئیگا ٹرین میں کیا ہے بھاگنے دوڑنے کی دقت رہئیگی خود کی گاڑی سے جائیں گے تو نا اتنی زیادہ دقت سے نہیں رہیں گی ماشاء اللہ
جی بالکل بچے ہے نا ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں نا تو نئے کچھ تجربے حاصل ہوتے ہیں اور انھیں موقع ملتا ہے تجربے حاصل کرنے کا انشاء اللہ بچوں کو نا بےحد ہی اچھا لگتا ہے بہت شیادہ ان انسان بھی ہے بچے بھی ہم لوگ بھی ہیں خود کو ترو تازہ محسوس کرنے لگتے ہیں سفر کے دوران
جی جی ماشاء اللہ بالکل اور نا ویسے بھی ٹرین سے جائیں گے نا تو پھر ننیال وغیرہ کہ کیسے جا پائیں گے اور خود کی گاڑی سے جائیں گے تو سبھی جگہ گھوم کر آئیں گے آرام سے ماشا ان شاء اللہ میں نا سوچ رہی تھی کی میں نا ایک پہاڑ ہے موھشائد کا پہاڑ میں تو وہاں پہ جانے کی سوچ رہی تھی میرا تو بے حد ہی زیادہ من ہے کہ میں
جی جی بالکل اور نہ ہمیں نا سفر کے دوران نا دوسروں کا احترام کرنا چائیے اور صفائی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہم سفر پہ کہیں جا رہے ہیں تو ہمیں راستے میں گندگی نہیں کرنی چاہیے اور نا ہمیں نا اس طرح سفر ہماری زندگی کے معلومات اور تجربوں کو بھی اضافہ کرتا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ آپ نے تو نا میرے دل کہ باتپ جلی اور نہ ایک کام کریں گے سفر دو گھنٹے کے سفر میں بھی نا کھانے پینے کے لیے نا گھر سے ہی لے چل گے گھر کے کھانے پینے کا آنند ہی کچھ الگ ہوتا ہے ماشاء اللہ مجھے تو بہت اچھا لگت لکتا باہر کا کھانا نہ کھاؤں میں سفر میں گھر کا کھانا کاؤں تو مجھے تو اچھا لگتا ہے
بالکل بالکل اور انسان نہ کیا بولتے سفر کے ذریعے نا انسان کو نئی جگہ دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے بچوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے نئی جگہ پر گھومنے پھرنے کا انسان کا نا پر انسان کی زندگی کا ایک دلچسپ اور فائدے مند حصہ ہوتا ہے انسان کو نہ گھومنے کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے ماشاء اللہ
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ چلو ٹھیک ہے نا مجھے نا آپ سے گفت گو کر کے بہت اچھا لگا
اللہ حافظ
جی خدا حافظ
اللہ حافظ
جی ہاں